میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں کال کیا تھا مگر وہ ڈس کنیکٹ ہو گیا
ارے میری ماں اٹھ گئی نا آپ کیا کر سکتے ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک اور سناؤ کچھ آپ کیا میں سوچ رہی تھی ہم کہیں پکنک چلیں گے کیا بول رہی ہے اس بات بارے میں
ہاں جائیں گے میری ماں بھی بول رہی تھی بہت ٹائم سے
ہاں جائیں گے انشاء اللہ میں کچھ پلان بناتی ہوں اسی اچھ بولوں گی میں
نہ مجھے بولنا مجھے کپڑے بنانا
ہوں میں بولوں گی نا تمہیں تم تھوڑا سا زور سے بات کر رہی ہو تھوڑا سا دھیرے بات کیا کرو نا میرے کان پھٹ جاتے تے ہے
تمہے پتہ ہے
ہاں بتاؤ
پتہ ہے میرا جو ابو ہے نا
ہاں
وہ پتہ ہے اتنا اسٹ دکھتا ہے پر ہے نہیں اس کی چھینک سنو گی نا تم پٹھ کرو گی
کچھ لوگ ڈالتے نا اسے خطرناک طریقے سے چھینیں کچھ عجیب طریقے سے
لڑکی ہے اس کا نام ہے فاطمہ زہرا وہ اتنی چھییک زور سے مارتی ہے نا ہماری ٹیچر میں ڈر گئی
ہوں ہوں ہوں ہوں چھینک سے انسان تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے نا ارے میں تمہیں کیا بولوں مجھے کتنی چھینکیں آتی تیں کیونکہ مجھے الرجی پرابلم تھی نا تو اسی وجہ سے مجھے نیچھییک آتی تھی تو میں کیا بتاؤں
شاید جو تمہیں ٹونسنس تھے
مجھے ب ٹونسنس کی بہت دقت ہے مجھے ٹونسنس کی اور ہاں تم سنو تمہاری ماما فزیوتراپی کروانے جاتی تھی ٹانگوں کو ان کو ٹانگوں میں زیادہ درد تھا کیا
ے ابھی جاتے ہی نہیں ہے کیونکہ ہم کی سے ماما بہت دنوں سے گئی نہیں اب جائے گی منڈے سے پکا پورے ٹائم
ہاں ہاں اس کو بیچنا اس سے تھوڑی سی فرق ہوئی دوائی مت دے رہو زیادہ ان کو وہاں سے شوگر بھی ہے نا تو اس سے بہت پرابلم ہوتی ہے
آپ کیا کریں اور تمہاریے خری کی کولڈ ڈرنک کون سی ہے
ڈائٹ بک
ہمم فورٹ جنک فوڈ
ایسے تو کچھ نہیں میں مجھے موموز کھانا بہت پسند ہے تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا میں تمہیں بھول گئی بولنا تمہیں پتہ ہے
یا
میں نے آج تمہاری وہ بچپن کی میم تھی نا وہ عالیہ میم کرنچ میں پرنسپل جو تھی پتہ یاد ہے
ہاں
میں نے آج اس کو دیکھا
کون عالیہ مں میم مجھے نہیں پتا
ارے وہ جو تم کرنچ پہ پڑھاتی تھی وہ پرنسپل جو تھی وہاں پہ عالیہ موٹی موٹی
اچھا وہ
ہاں
وہ مجھے بھی دیکھنا تھا اس کو
میں نے اس کو آخر میں سمجھی وہاں سے پوچھا اتیوا ٹھیک ہے اچھے سے بولا کہ وہ بہت کمزور تھی میں نے پڑھنے میں پھر میں نے اس کو سکھا اس کو میں الگ پڑھاتی تھی لیکن اس بیچاری کو بھی بہت زیادہ ٹینشن ہے گھر کے سائڈ سے مجھے بہت فیل ہوا اس کا نا بہت اندر سے دکھ ہوا
اچھا یہ مجھے بولو تمہارا تم ایک ریسٹورینٹ جانا وہ اتنا اچھا ریسٹورینٹ ان کی موموز ٹرائی کرنا تبتا کچھ ایسا ہی نام نؤ شارس ن حول سائڈ سے وہاں سے وہ اتنا ٹیسٹ کا ہے نا
ہ تو ادھر ن ہی کھانے کی جگہ نکلی ہے میں بولوں گی نا کہاں پہ جب ہم حول سے جاتے ہیں نا وہاں جہاں میں نے تمہیں پرسل بولا تھا ہم جائیں گے پھر لیکن وہ بند تھا
تو کل جائے
دیکھتے اگر مجھے کل ٹائم آیا تو اگر نہیں تو پھر تو نہیں کیونکہ کل میں تھوڑا سا امپورٹنٹ کام ہے
نہیں جائیں گے
کچھ بولنا ہے تو میں بولوں چل مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بتاؤ
کچھ نہیں مجھے پیسوں کی دکت ہے مجھے پیسے ڈال
کتنے پیسے چاہیے
بس ایک لاکھ
ارے اتنا کہا ہے میرے پاس
تو پانچ سو ڈال تو
کوئی بات نہیں ایک لاکھ سے تم سیدھا پانچ سو پہ آ گئی میں ڈال دوں گی پانچ سو کوئی بات نہیں ہے تم اسی پہ اپنا اکوند نمبر بعد میں مگر پہ ڈال دینا تو میں ڈال دوں گی کوئی مسئلہ نہیں تمہیں پتا میں نے کالج میں کیا سبجیکٹ پکڑے
آرٹس
آرٹس تو وہ تو میں نے لیکن خالی ہسٹری پکڑا کالج میں اور میں نے پبلک کچھ پگڑا اینڈین وہ بول رہے تھے اردو پگڑو میں پکڑتی اردو مگر وہاں پھر اینڈ میں آپشن ہی نہیں تھا
اچھا
اور بتاؤ کچھ
ہمارے اسکول میں اسپورٹس ڈے تھا وہ کینسل ہوگیا اب ہمیں سمر ویکیشن بعد ہے مجھے پتہ ہے کون سی ریس ہے سات ریس
ہاں ہاں بو پنچی ج بہری متاا ہے ڈالولتے
ہاں وہوبا لسا اگریس
اچھی بات ہے
وہ جو فطمہ زہرا ہے نا اس کی سارے کلاس میں باڈی شیمنگ کرتے ہیں پھر میں اس کا سائڈ لیتی ہوں اس کو بول رے تھے پرسوں تو بہری میں پہنچے گی نہیں تجھے بڑی بہری رانی اور سار تک
نہیں وہ غلط بات ہوئی کسی کو باڈی شیم کرنا ا بہت غلط بات ایسا نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کو اللہ نے بنایا اور اگر ہم کسی کی برائی کریں گے نوز ال ہم اللہ کی برائی کرتے کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بندے کو بنایا ہے جو جیسا ہے وہ ویسا ہے اب نے پوری موٹا ہونا اچھی بات ہے وہ اپنے آپ کو کم کر سکتا ہے ا اچھا بنا سکتا ہے بٹ کسی دوسرے انسان کو نہیں اس کا مذاق اڑانا جیسے دل پہ برالت کئی کئی لوگ ہونے تو اس کی وجہ سے بلی کی وجہ سے ریگنگ کی وجہ سے خود کو مار ہی دیا ہے ایسا نہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو یہ نہیں کرنا چاہیے
آج مجھے آج تو میں پت آج مجھے بہن نے اتنا تنگ لایا میں اتنا رو رہی تھی اتنا رو رہی تھی
تمہاری رونے کی آواز میں نے تک سنی
دیکھا مجھے اتنا رونا آ رہا تھا میں تمہیں کیا بتاؤں
آئندہ تھوڑا دیھرے رو یا کرو وہ ڈائنوں کی رونے کی آواز لگتی ہے تم پتا نہیں کیسے روتی ہو
اں میں مجھے پتا ہے مجھے جب اموشن میں ہو جات تب تو میں برو
اموشنل جب ہوتےاتنا زور سے نہیں ہستے
اچھا مجھے لگتا ہے تم کچھ بولنا چاہتے ہو بتاؤ دھیرے زور سے کیا
کیا
کچھ بولنا چاہتی ہو نا تم دھیرے بول رہی ہو لیکن زور سے
کیا میرے دوست
میں نے کہا تم دھیرے بول رہی ہو لیکن زور سے کچھ تم کہنا چاہتی ہو نا
گولڈ کپ پہ کل بنانا
ن گول گپے بنانا ہے اتنا یہ لگتا تانیہ کو کل پتی آنے والا ہے تم نے سنا
ہاں اس کاپتی آنے والا ہے
وہ بولتی میں چکن بناؤں گی پھر تم لوگ پتا میں اس کا ہاتھ کا نہیں کاؤں گی پتا کیا مجھے مجھے لگا تھا میں کھاؤں گی اس کے ہاتھ کا ب جب وہی وہی تمہیں بھی دیا تھا نا اس نے اس کو اتنے بال تھے اس میں مجھے وہ
بھی اور تم نے سنا افشا جو ہے نا وہ پتا ہے کتنی انہائجینک ہے وہ اتنی گندی طریقے سے کھانا بناتی ہے
ویسے اس سے بیمار بھی پڑ جاتا ہے لوگ
اس کے پاس موموز کا ہے آپ کو جانا چاہیے تو ڈاکٹر کے پاس
مجھے پتا میں اس دن مجھے پیٹ میں اتنا درد تھا میں تمہیں شاید بولا تھا کہ عطیفہ مجھے بہت پیٹ میں درد ہے
پتھانی چی رست تھا
مجھے بہت پیٹ میں درد تھا اس ٹائم مجھے بہت میں تمہیں کیا بولوں مجھے لوز موشن بھی ہوا تھا
ہم کوئی بات نہیں میں ان کا کھاتی نی ہوں ان کا کیونکہ مجھے گن آتی ہے ان کا کھانے سے میں تو تانیا کا بی نی کچھ کھاتی
صفائی ہونی چاہیے پھر کوئی کسی کا بھی کھا لے پھر انسان کوئی کیوں نہ ہو لے ن صفائی جو ہے ہمارا نصف ایمان ہے بہت آدھا ایمان ہے صفائی نہیں ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے
کیونکہ پتہ ہے کیونکہ جو میری ماما ہے نا ہمارا تھوڑا سا چھوٹا ہے گھر ہے اب کیوں جو انشاء اللہ ہمیں بنانا ہے بڑا گھر جو میرا پاپا ہے وہ میری ماما مطلب ہمارے جو کچن ہے نا وہ تھوڑا سا اولڈ ہے اس کو بھی اتنا صاف رکھ تھی ہے کوئی بول بھی نہیں سکتا یہ مطلب اتنا سا میری مما نا یہ دیوار صابن تک دیتی ہے اتنا صاف رکھتی ہے میری ماما گھر
ہاں کسی کو ہوتا ہے نا اپنے ج کوئی صفائی رکھے گا کوئی نہیں جو نہیں رکھے گا اس کا گھر گندا ہوگا بیماری ہے ٹھیک جتنا ہو سکے گھر صاف رکھنا ہے تم بھی اگر کبھی کمرے میں بیٹھتی ہو وہ سارا سامان سائڈ میں رکھا کرو پھر اچھے سے بیٹھا کرو بکھرایا مت کرو کوئی بھی چیز
ہاں اور بتاؤ تمہارا فیوریٹ مووی کون سی ہے
میں نے جو ہے ابھی حال فی الحال میں وہ مووی دیکھی وہ آئی تھی کوئی مجھے اس کا نام نی اچھے سے پتا تا ہے کوئی سندرندر شاہ ہے نہیں دکن دورندر
ارے وہ نئی نئی ہے وہ بہت پرانی ہو چکی ہے وہ دورندر میری تو
ٹھیک ہے اور میں دیکھتی ہوں نا اب اس پہ وہ نیا کچھ آیا ہے نا وہ تم نے نہیں دیکھا اس کا وہ نیا ش بورے خطروں کے کھلاڑی آنے والا ہے
ہاں اس میں فرحانہ ہے کشمیر کی
ایسے اچھے سے ہوتا ہے ایسا اچھا لگتا ہے اندر سے جب کشمیر کے لوگ اپنے
سار کو سر کو پر اس کو یہاں کے لوگ گالی مار رہے کیونکہ وہ چھوٹے کپڑے جو پہن رہے ہیں
نے وہ انسان کی اپنی مرضی ہے چھوٹے کپڑے پہنے کیا پگڑے
چھوٹی نہیں مطلب مجھے پتا ہے ادھر کی ادھر کے لوگوں کی چھوٹ سوچ گندی کیونکہ اگر ان کو جلن ہوتی ہے کوئی اپنا کریئر بن کریئر بنا رہا ہے تو ان کو جلن ہو رہی ہے
وہی اپنا کریئر بنانے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا اگر نہیں کمائے گا پیسے کھائے گا کیا شام کو اتنی حالات لوگوں کی خراب ہے
ہاں اب وہ کیا کرے گی اپنا کریئر جو بنائے گی نا کیا کر سکتے ہیں
ہاں بول رہے اب جو ہے کالجز میں بھی چھٹی ہو جائے گی
ہاں جاؤ آپ لوگ پندرہ یا بیس دنوں کے لیے پھر آپ لوگوں کو بھی ہوگی
ہاں ہونی چاہیے کیونکہ تم نے دیکھو گھر میں اور وہ او دن دن برشات ڈھاؤن
بھی نہیں ابھی تو تم گئی بھی نہیں
انشاء اللہ میں جاؤں گی پرسوں سے اور سناؤ کچھ ابھی تھوڑا سا ٹائم بات کرتے ہے مجھے نیند نہیں آ جا رہی پتا نہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے یہ کالج کی ڈر کی وجہ سے ہو رہی تمہیں پتا جو میرا وہ ایک دوست ہے نا وہ بول رہ ہے پو کالج نہیں جانا میں اس کی پرسوں آؤں گا ایک دن بعد تو ہم اکٹھے چلیں گے کالج لیکن
اس کو بولو اس کو بولو بھاڑ میں جاؤ پہلا دن امپورٹینٹ ہوتا ہے
ارے وہ ہے نا باہر میں نے تمہیں بولا کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہے تو وہ پرسوں آئے گا واپس جس دن کالج جانا ہے وہ شام کو پہنچ جائے گا تو اس لیے وہ بولرا اس کے اگلے دن سے جائیں گے لیکن میں سوچوں میں وہ دن ضائع کروں کہ نہیں یہاں سے میری امی ہے وہ بو رہی ہے کہ